وہ
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی میم ٹھیک ہو
جی
جی میم ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ
جی بس الحمد اللہ کیا کر رہے ہو ابھی میم
ابھی چل رہا ہے کھانا پیینا
جی بھائی میم کھانا ہو گیا کیا
نہیں ابھی ہو رہا کھانا
جی اوکے میم موسم کیسا ہے میم آج
آج کا موسم تو تھوڑا ب بادل ہے
جی ٹھیک ٹھیک جی جی میںیم میں تو پڑھائی کرتا ہوں میم جی میم
کیا پڑھائی کر رہے ہیں
جی بھائی میم نیٹ ہے
جی
جی آرٹس کالج
کالج
جی میم
کون سا کالج
جی میم پولوشن کے بارے میں کیا بولنا چاہتی ہو آپ جو آج کل کے لوگ صفائی نہیں رکھتے پیڑ بھی سوکھ رہے پیڑوں کو کاٹتے ہیں ہے نا میم
جی جی جی
جی میم اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتی ہو آپ
ا اس کے بارے میں میں بہت کچھ بولنا چاہتی ہوں دیکھیے ہمارے اگر زندگی میں درخت نہیں رہیں گے اگر درخت ہماری لائف میں نہیں رہیں گے تو ہم لوگ سانس کیسے لیں گے جیئیں گے کیساساس نہیں لیں گے تو جی
جی میم جی جی آپ نے ٹھیک بولا
ہاں اسی لیے ہم لوگ کو پیڑ پودوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے
جی میم اگر کاٹیں گے سوکھا پیڑ ایک کاٹیں گے تو دس پیڑ وہاں لگانے ہیں نا میم
جی جی جی
جی میم دس نہیں تو پانچ لگانے ہیں ہے نا بھائی کی میم کی کہ آکسیجن بھی ہمارا انیں پہ ملتا ہے ہے نا میم
یہی تو بول رہے ہیں اگر وہ درخت ہی نہیں رہیں گے تو ہم سانس کیسے لیں گے
جی میم جی میم جی میم ٹھیک بولا آپ نے جی
ان کو بہت سرکچت رکھنا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے آس پاس چاروں طرف پیڑوں کا وہ لگانا چاہیے
جی میم آج کل کہ لوگ آپ دیکھو میم جو پیڑ کاٹتے ہیں ہے نا میم
جی
یہ تو غلط بات ہے ان کو بولنا ہے اگر ریلیٹیوز ہے یا نائبرس ہے یا کوئی ہے جس کو نہیں جانتے اس کو بولنا ہے اگر وہ پیڑ کاٹے گا ان کو بولنا ہے جی یہ غلط بات
جی جی جی جی ہم لوگ نہیں کاٹتے پیڑ ہم لوگ کاٹنے دیتے
جی میم جی جی آپ کیا بولنا چاہتی ہو یہ صفائی کے بارے میں جو آج کل کے لوگ دیکھو آپ یہ کوڑا کچرا پھینکتے سڑک پر ندیوں میں پھینک جو ہاں پانی پیتے اس میں پھینکتے
غلط بات ہے نہیں کرنا چاہیے جیسے ہم لوگ آپس آگر ہم خود ہی چاروں طرف گندگی پھیلائیں گے تو وہ لوٹ کے ہمارے گھر میں خود آئے گا ہم پانی پیتے ہیں ندی کا پانی پیتے ہیں اس میں کچرا جائے گا ہم کو پھر دشت پانی ملے گا اور پیڑ پودے اور کچرا چاروں طرف پھیلاتے ہیں اس میں گندے کیڑے مکوڑے آتے ہیں وہ سب ہماری ہوا کو
جی میں جی جی میم اسٹری تو ہمیں خاص خیال رکھتا ہے ہے نا میم
جی جی جی
کیوںکہ آج کل کے لوگ آپ دیکھتے ہی ہو کچرا پھے آج زیادہ بیماریاں بڑتی ہے ریزن یہی ہے کہ ہم ہی لوگ اپنے ٹانگوں پر کولہڑی پھینکتے ہیں ہمیں لوگ صفائی نہیں رکھتے کوڑا کچڑا باہر پھینکتے ہیں ندیوں میں پھینکتے ہیں نا بھائی
جی جی جن کو جو وہ سمجھدار نہیں ہوتا پڑانی ل
جی میم جی میم جی بالکل بالکل بالکل اس لیے تو میم گورنمنٹ بولتے ہیں نا پڑھائی کرو ہے نا میم پڑھائی پڑھائی سے ملازم تھوڑی بن سکتا ہے کیونکہ آنکھوں میں روشنی ک رہے گی
جی جی یس جی یس بالکل صحیح پڑھائی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پیسہ کمانے کے لیے ہی پڑھائی کرنی چاہیے پڑھائی کرنے سے ہم نے ہم شروع سے بچپن سے بڑھ
جی میم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پڑھائی میں ہے نا میم
جی جی جی
جی جی میم اور بچوں کو بھی خاص خیال رکھنا ہے کیونک آج کل کے ب چے آپ دیکھو باہر کیا کھاتے ہیں جنک فوڈ زیادہ کھاتے فون یوز کرتے ہیں ہے نا میم اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ زیادہ یہ جنک فوڈ کھاتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں گھر والوں کو بول ہمیں فون دلاؤ ہمیں پڑھائی کرنی ہے پڑھائی نہیں کرتے کچھ غلط یوز کرتے جی میم
ہم لوگ کے گھر میں خود ہی بچے ہیں وہ سب بھی یہی وہ جنک فوڈ کھانا موموز کھانا میگی کھانا جنک اسکول میں تو بیین لگال دا چاہیے
جی میم آپ کے اگر بچے ہیں تو ان کو یہ بولنا ہے بچوں یہ غلط بات ہے فروٹ لا کر دو فروٹ کھائیں گے ڈرائی فروٹ کچھ اچھا اچھا چیز ہے نا میم کھانے کے لیے لاؤ ان کو بولو یہ کھاؤ کیونکہ اس سے جنک فوڈ سے زیادہ بیماریاں بڑھتی ہے نا میم
جی بالکل
جی اس سے ہمیں بچوں کو دور رکھنا ہے اور بچوں کو بولنا ہے دیکھ رہا ہے کہ پڑھائی کر رہے اسکول میں ٹیچرس کے پاس جانا ہے ٹیچرس تو ہمیں بولتے ہے پیرنٹس کو آپ اسکول آئیے دیکھیے بچے کیسے پڑھ رہے مگر ہ آج کل کے پیرنٹ صاحب دیکھو وہ اسکول نہیں جاتے ٹیچرز بولتے ہیں مگر وہ نہیں جاتے ہیں کیوںکہ اگر اس ان کے بچے کچھ غلط کام کرتے ہیں اسکول میں پھر ان کو ٹیچر بلاتا ہے اسکول آنے کے لیے وہ پھر بھی بھی نہیں مانتے جانا سکول اس پر بھی ہمیں
ار سو جو رہتے ہیں ہا ایسی رہتی ہے ب بچوں کو س جلدی سمجھ میں آتا نہیں ہ شروع سے ہم کو دہنیی تعلیم دینا چاہیے ان کو
جی میم جی بالکل
ہ ہوں دینی تعلیم تو ان کو شروع سے نماز پرہیز
جی
سب چیز ہدایت دینا چاہیے ان کو
جی میم صحیح بات ہے ان پر خاص خیال رکھنا ہے ہمیں ہے نا میم
جی جی
جی آج کل کے بچے دیکھو آپ فون یوز کرتے ایک ہی روم میں بیٹھتے کھیلتے نہیں ایک کچھ گیم میں پارٹیسپیٹن نہیں کرتے ہیں نا میم
جی آؤٹ ڈور گیم کھیلنا چاہیے
جی میم گیمز ان کو بولنا ہے کھیلو کیونکہ روم میں جب بچہ موبائل کے ساتھ بیٹھتا ہے پھر دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے آنکھوں پر بھی اثر پڑتا ہے ہے نا میم اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے میم
کچھ بچے تو سمجھ جاتے جو سمجھدار بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں نہ ماں باپ کی نہ کسی کی
جی
ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں ان کو راستے پ لانے کے لیے
جی میم جی کیونکہ پیرنٹس تو انہیں کے لیے کماتے ہیں نا میم کہ ہمارا بچہ کچھ بن سکے
یا
جی میم اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے نا میم
ہوں جی آپ
جی آج کل کے بچے دیکھو آپ باہر ان پر بھی خیا خیال رکھنا ہے کس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں نا میم کیونکہ آج کل کے بچے آپ دیکھو یا بڑے دیکھو ڈرگس کر د ان کو ڈرگس سے دور رکھنا ہے ان کو بولنا ہے گیمس کھیلو بچے وہ غط ہے ڈرگس کرنا غلط ہے گیمس کھیلو کیوںکہ گیمز صحیح ایک تو ایکسرسائز بھی ہوتی ہے نا میم
بہت روری ہے
انسان گیمز کھیلنے سے فٹ رہتا ہے ہے نا میم
فٹ رہتا ہے ہاں فزیکل ایکٹیوٹی بہت ضروری ہے شارییرک ورزش
جی
ورزش بہت ضروری ہے اب آج کل کے کھان میں تو اتنی زیادہ ملاوٹیں ہ
جی میم
ج اورریجنل تو کچھ نہیں ہے
جی میںی بالکل یہی بات ہے نا کیونکہ کسان لوگ تو کماتے یہ رائس وائس وہ اگاتے ہیں اپنے زمینوں میں ہے نا میم
جی
سبزیاں اگاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ اچھا ہے مگر جو آپ باہر سے لاتے ہو ان کو کیمیکل ہوتا ہے نا پھر بیماریاں بڑھتی ہے گھر میں آج کل کے ہاسپٹل ٹلوں میں دیکھو آپ کتنی بھیڑ ہو ریزن یہی ہے کہ بچے جنک فروس کھاتے بڑے کچھ اور کھاتے باہر کا کھاتے ہے نا میم
جیی
جی میم آپ کیا بولنا چاہتی ہو اس بارے میں
جی ا کیا بول سک یہ بول سکتے ہیں کہ جو بھی ہے جو بھی انسان دیکھیے ملاوٹ کرتا ہے جو سامان میں وہ انسان ہی ہوتا ہے ایک انسان ہی ہوتا ہے اس ملاوٹ سے ہی تھوڑے سے پیسے زیادہ کمانے کے لیے لوگ اسے ایسی غلط غلط چیزیں کرتے ہیں جو کہ بالکل بالکل نہیں ہونا چاہیے دوائیاں ملا دیتے ہیں ایک منٹ چلیے بھیا ٹھیک ہے اب رکھتے ہیں نا
جی میم آپ کیا بولنا چاہتی ہو اس بارے میں کھانے میں